محمت اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جناب ٹھیک ہو ہاں جی بھائی میں بڑھیا ہوں
جی کیا کر رہے ہو بھائی جان ابھی آپ
بھائی بس میں بیٹھا ہوں بر تھوڑی ٹھنڈی
جی جی بہت بڑھیا تو میں بھی آپ جی بھائی جان میں بھی ابھی گھر پہ تھا تو اب تھوڑا باہر ٹہلنے نکلا تو سوچا ابھی موسم بہت اچھا اچھا ہو رہا تھا تو گھر میں تھوڑا مجھے میں درد ہو رہا تھا باہر نکلا تھوڑا فریش ہونے کے لیے اب سوچا فری بیٹھا ہوں تو کسی سے کچھ بات کروں اچھی سے کوچھ جانکاری حاصل کروں ہے نا جی
جی بھائی اچھی بات کہی اچھا کیا آپ نے بھائی جان
بھائی جان تو آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں جی بھائی گار پہ سبھی کہ رہے تھے
جی جی تو آج ہم مطلب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے آج آج ہم مطلب جو آج کل جو بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے آج ہم اسی ٹاپک پہ مطلب بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جان
ہاں جی بھائی
تو ہم سب کی جو مطلب ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوا ہے وہ آج کل پہلے کے مقابلے میں زیادہ لوگ مطلب اگر ہم دیکھیں بیمار نظر آتے ہیں چھوٹے چ مطلب آج جو چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگ گر گتا کھ رہا عمر کے لوگ مطلب کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے سوال یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے دیکھیے بیماریوں کا مطلب عام ہونے کی وجہ سب سے پہلی وجہ تو ہماری مطلب بدلتی ہوئی لائف اسٹائل ہے اگر ہم دیکھیں آج کل جو لوگ ہے وہ کم ایکسرسائز کرتے ہیں ہم اگر دیکھے ہم خود کی بات کریں تو ہم زیادہ مطلب انڈور گھر پہ ہی بیٹھتے رہتے ہیں ہم زیادہ سوچ ل میڈیا فون دیکھتے ہیں ٹی وی دیکتے ہیں ہم مطلب اتنی ایکسرسائز مطلب ہمسرسائز میں انوالو نہیں ہوتے ا ہے نا جی تو اس سے کہیں نہ کہیں ہماری جو صحت ہے اس پہ برا اثر پڑتا ہے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ جنک فوڈ پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں جیسے برگر کھاتے ہیں پیزا کھاتے ہیں اور بھی جو مطلب ڈرنک کسم کس ہے اس کا بھی مطلب استعمال ہم زیادہ کرتے ہیں اور استعمال بڑھتا ہی جا رہا ہے جو سب کہ مطلب جبک ہمیں صحت مند گذا مطلب مطلب کھانا چاہیے لیکن ہم وہ نہیں اس کا سیون نہیں کرتے ہم انیں مطلب گندے کاموں کی مطلب کی طرح جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی مطلب ہمارا جو صحت ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے نا بھائی
جی بھائی صحیح بولا بھائی آپ نے کیا اگر آپ آج کل دیکھ سکتے ہیں بچے بزرگ بہت سارے صحت و مسئلے میں شکار ہو ہو رہے ہیں جی جس کی وجہ ب جس کی وجہ جیسے پولوشن اور ایک اچھی غذا نہ لینے کی وجہ ہے اور
جی جی بھائی جان
صحت مند غذار لین کی ضرورت ہیں انسان کو جیسے فاسٹ فوڈ آپ نے بتایا اور کولڈ ڈرنکس بہت سارے پیو فڈ ہیں جس کی وجہ سے انسان کا صحت بہت ہی زیادہ خراب ہوتے ہیں اس میں نمک اور چینی تیل بہت زیادہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جو صحت کے لیے بہت ہی مضر ہوتا ہے اسے بہت سارے انسان کو بیماریاں ہو سک ہیں جیے ڈائبٹیز
جی بھائی جان
ہائی بلڈ پریشر یا دل کی بیماریاں کا سبب بن سکتے ہیں اس میں بہت سارے بہت سار وجہ بھی ہیں جیسے پولوشن بھی ہے کیا ایک وجہ ہے اس میں جیسے اس کی وجہ سے ہوا اور پانی اور ماحول کی آلودگی کی وجہ سے سانس لیرا انسان کو بیمار کر دیتا ہے اس سے بہت سارے الرجیں پیدا ہوتی ہیں جو صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں انسان کو صفائی کا خیال رکھنا چاہے انسان کو جس سے وہ انفیکٹ سے بچ سکے اور اسٹریس انسان کو سٹریس اور فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے مر سے دور رہے اگر آپ کل دیکھ سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں لوگ موبائل فونز اور کمپیوٹر زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کام چلتے پھرتے ہیں ایکسرسائز کام کرتے اور اندر ہی بیٹھتے ہیں جس سے ان کا موٹاپا یعنی پیٹ بھی باہر نکلتا ہے اور موٹاپا آ جاتا فیٹ بڑھ جاتا ہے کمزوری آ جاتی ہے ذہنی ذہنی مسائل بڑھ جاتے ہیں
جی تو آپ نے صحیح فرمایا ہے دیکھیے آپ نے یہ بھی بہت مطلب ایک اہم حصہ ہے اس میں جوڑ لیا کہ کہ ماحول کی آلودگی کی وجہ سے بھی بے شک مطلب اس سے انسان پہ مطلب مطلب زندگی پہ صحت پ برا اثر پڑتا ہے اگر ہم آج کے معاشرے میں دیکھا جائے دیکھے تو آج کی زندگی میں دیکھے روزمرہ زندگی میں دیکھیں جو آج کا ہوا ہے ہوا جو پانی ہے تو وہ اتنا گندا ہو گیا ہے اتنا گندا ہو گیا ہے کہ کیا انسان کو کو جو سانس لینا ہے وہ دشوار ہو گیا اگر ہم دیکھیں ہاں جی دھواں دھواں اتنا ہوتا ہے باہر اتنی دھول ہوتی ہے ہوا میں دھواں ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے انسان پہ اتنا مطلب صحت پہ اثر پڑتا ہے وہ اس پہ مطلب پھیپھڑے ہیں ان بھی مطلب برا اثر پڑتا ہے اور پانی کی بات اگر ہم کریں تو اس کے بارے میں آپ پوچھو ہی مت پانی اتنا گندا ہوتا جا رہا ہے پہلے تو ہم زمانے میں پہلے کی بات کریں دو تین سال پہلے تو لوگ صحت مند اس لیے بھی تھے کیونکہ پانی بہت سا آتا ہے تو کہیں نہ کہیں اگر ہم یہ بات بھی مانے کہ پانی کی وجہ سے تو ڈاکٹرس کا بھی کہنا ہے کہ پانی وجہ سے مجھے ننانوے پرسنٹ بیماریاں اھتی ہیں تو جب پانی ہی زیادہ آلودہ ہوگا گندا ہوگا تو بیماریاں تو عام ہوتی جائےیں گی ہے نا جی اور دوسری وجہ مطلب جو انسان ہے آج کل آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھے ہر گھر میں ایک بندہ دو بندہ فیملی میں بیمار رہتا ہے تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں اسٹرس ہوتے ہے اسٹرس بھی ہوتا ہے اور اکثر آپ دیکھیے انسان نیند کم کرتا ہے آج کل روم کا مطلب لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا لوگ راتوں کو جاگے ہیں اور دن کو سوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو انسان کی مطلب جو مینٹل ہیلتھ ہے مطلب جو سٹرس لیول ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہیں نہ کہیں وہ پھر جسمانی بیماریوں میں مطلب پڑھ جاتے ہیں آج کل کے لوگ کام اور پڑھائی کی ٹینشن اتنا لیتے ہیں کہ وہ پر نیند ہی نہیں آتی یا پھر وہ نیند ہی نہیں لیتے ہے نا جی
ہاں جی وسے ہی بولا آپ نے اس سے بہت سارے جیسے میڈیسنس کا غلط استعمال یا ضرورت زیادہ استعمال بھی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ڈاکٹر کی مشورے کی بغیر دوا کھانا شروع کر دیتے ہیں اسے کبھی کبھی دوا کا اثر کم ہو جاتا ہے یا نقصان پیدا ہو جاتا
جی بھائی جان
غلط دوا سے الرجی یا سائڈ افیکٹس کا ہو سکتا ہیں اینٹی باوٹکس کا بے جا استعمال بیکٹیریا کا دوا کے مقابلے میں مضبوط بنا سکتا ہے
جی بھائی جان
کچھ میڈیسن جگر یعنی لیور اور گردو یعنی کڈنیز پر برا اثر ڈالتے ہیں اگر انہیں غلط طریقے سے زیادہ مقدار میں لیا جائے تو اس سے بہت سارے نقصان بھی ہو سکتے ہیں ہر میڈیسن ہر شخص کے لیے مناسب نہیں ہوتی اس لیے ڈاکٹر کو مشورہ ضروری سننا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنی چاہیے
جی جی تو اگر ہم دیکھے
کے لیے ہمیں صحت مند غذا کھانا چاہیے روزانہ ایکسرسائز کرنی چاہیے جو صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یعنی صاف پانی پینا چاہے پوری نیند لینی چاہے اور میڈیسن صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنی چاہیں
جی جی تو اگر آپ نے صحیح مطلب موضوعی بعد کی دوائیوں اور بیماری مطلب اگر ہم دیکھیں آج اگر انسان کو بیماری ہوتی ہے تو اس کو ا اگر خدا نہ کرے ایسی بیماری ہے جس کو کو دوائی لینا ضروری ہے تو پھر دوائی لینی ہی انسان کو ضروری ہے لیکن اگر ہم آج کل کے معاشرے میں دیکھیں انسان کو مطلب ہر چھوٹی بات پر اگر کسی کو تھوڑا سر میں درد ہے یا اتنی بڑی مطلب بیماری نہیں ہے یا درد نہیں ہے تو ہر چیز پر دوائی ل لاتے ہیں اور کھاتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ مطلب مطلب اینٹی بایوٹکس دیینی سی مطلب کچھ بیکٹیریا ان پر کام کم اثر کرنے لگتا ہیں نا جی
جی
کچھ دوائیں مطلب الرجی جو ہے پیٹ کی تکلیف یا نیند آنے سے جیسے سائڈ افیکٹ پھر پیدا کر سکتی ہے جو آج کل ہم پین کلرز پہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس سے تو خدا نہ پے گردوں میں اور جو مد آ ہے انسان کا اس پہ بھی اتنا مطلب برا نقصان پہنچتا ہے خود سے دوا لینا مطلب آج کل یہ دست ہو گیا ہے اگر کسی کو کچھ درد ہویا ہو گیا تو وہ خود ہی مطلب آئے ڈاکٹر بن جاتا ہے اور سیلف میڈیکیشن ایسے کرتا ہے کہ وہ جیسے اسی کو سب پتا ہوتا ہے لیکن اسے پتا نہیں ہوتا ہے کہ میں اگر وہ غلط دوا لے تو اس پہ مطلب صحت کا مطلب کیسا مطلب برا اثر پڑے تو ہمیں کیا ہم کیا کر سکتے ہیں مطلب اگر ہمیں بیماریوں سے بچنا ہے تو ہمیں تھوڑی تھوڑی ایکسرسائز ڈیلی کرنی ہے اپنی لائف میں اسٹریس لیولز کم رکھنی ہے نا جو گھر کا کھانا ہے ہمیں اس کا مطلب سیون کرنا ہے گھر کے جو گھر میں جو دال چاول بنی ہوتی ہے تو اس اسے کھانا ہے ہے نا جی تو بتائیں
ہاں جی صح بولا آپ ہم کو زیادہ سے زیادہ صحت مند چیزیں چ کھانی چاہیے اور سٹرس کام لینا چاہیں ان مسئلے سے بچنے کے لیے ہمیں صحت مند غذا کھانی چاہیے روزانہ ایکسرسائز کرنی چاہیے جو صحت کے لیے ضروری ہے صاف پانی پینا چاہیے اور جتنا ہو سکے اتنا اپنا ڈسپلین بنانا چاہے چاہیے زندگی میں اچھی نیند لینی چاہیے کیونکہ نیند بھی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے
جی بھائی جان
آج کل کی بیماریاں زیادہ ہونے کی بنیاد کی وجہ سے ہمارے بدلتی ہوئی لائف اسٹائل اور غیر صحت مند عادتیں ہیں میڈیسن انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہیں جب انہیں صحیح طریقے استعمال نہیں کیا جائے بائی جانس لیکن جائے تو اس کی وجہ سے بہت سارے غلط چیزیں بھی ہو سکتی ہیں م انسانی صحت کی کے لیئے بہت مفید ہیں جب انہیں صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے
جی بھائی تو آخر میں بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہی کہوں گا کہ ای صحت اللہ کی مطلب بڑی نعمت ہے ہے نا جی تو اگر ہم اپ
تو بائی جان
اگر ہم اپنی مطلب غذا اپنی مطلب صفائی اور لائف اسٹائل کا خیال رکھیے اور دوائیاں صرف ضرورت اور ڈاکٹر کی مشین سے استعمال کریں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہمیں ڈاکٹر کی صلاح کے بغیر مطلب دوائیاں نہیں لینی چاہیے نا جی
ہاں جی بھائی اس لیے صحت مند زندگی کے اختیار کرنے اور ڈاک ٹر کے مشورے کے بغیر دوائی نہیں لینا چاہی جس سے صحت پہ برا اثر بھی پڑ سکتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ بھائی جان آپ کو بھی اس بات پہ خیال رکھنا چاہیے اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچانی چاہے
جی بھائی
جو ایک انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے
جی بھائی جان تو میرے بھائی آپ سے بات کر کے مجھے بہت ہی اچھا لگا
مجھے بھی بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کرتے بہت کچھ بولا آپ نے بہت کچھ سیکھا سے میں نے بھائی جان اور میں بھی آگے ایسے ہی بات کرتا رہوں گا آپ سے
خدا حافظ بھائی جان
خداب